وعلیکم السلام سفر میں کہاں گئے تھے آپ
ہم اورنگباد گئے تھ
اورنگ آباد میں کافی
ہم ریزورٹ گئے تھے اورنگ آباد میں واٹر فال ایچ ٹو او ہاں آپ کی تربیت ہے
ہم گئے تھے ون ویو میں ون ویو ریزورٹ نہیں کیا ہے اورنگ آباد میں
تو آپ بتا سکتے کہ اس میں کیا اسپیشل ہے
اسپیشل بولے وہاں پہ سوئمنگ پول وغیرہ ہے اور ٹرف ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے اور ڈی جے وغیرہ ہے آپ وہاں واٹر پارک میں
ہم واٹر پارک میں یہاں سے اس میں وہاں بڑا ایک وہ تھا پ تھا اس میں انجوائے کرنے کے لیے پھر واٹر پارک میں گانے پہ جو ڈانس کرتے تھے پانی اور آپ کیسے گئے تھے
ہم بس میں گئے تھے ہم پندرہ بیس دوست آ گئے تھے یہاں پہ ہن ہاں تم کو مگ تھ
ہم فور ویلر کر کے کہتے ہم کو کم خرچہ آیا تو آپ کو زیادہ خرچہ آ ہم کتنا آیا تو پھر بھی خرچہ آپ کو
ہمارے کو بہت خرچہ آا ہے ہمارے کو ٹوٹل پچیس ہزار روپے خرچہ آ جاتا
وہ بہت آ گیا تھا نا پھر بھی ہم لوگ کو کم ہی آ گیا تھا زیادہ نہیں آیا تھا کچھ ہم کار کر گئے تھے نا یہاں سڑی گائر میں اور اس میں تھوڑے ہمارے مسئے تھے گاڑی پنچر ہو گئی پھر پڈ چینج کرے
اچھا ہمارا تو کچھ مسئلہ نہیں تھا بس میں ہم تو مست گئے تھے رننگ میں بیٹھ کے سفر میں ٹینشن نہیں تھا اس میں کچھ
آپ کے زیادہ دوست ہونے کی وجہ سے آپ کا زیادہ انجوائے ہوا ہوں گا پھر
ہ بہت انجوائے ہو گیا ہمارا سفر میں تو
اچھا اب نیکسٹ ٹرپ کدھر یہ
نیکسٹ ٹرپ دیکھیں گے آپ آپ جو واٹر پارک کے بارے میں بول رہے ہیں وہیں جائیں گے
نہیں تو پھر ہمارے ساتھ آپ آتے ہوں گے تو لونا والا جائیں گے نا پھر
لوناولہ دیکھتے ہیں سفر میں ہم کہیں بھی جانے کو تیار رہتے
ہاں ممبئی جائیں گے ممبئی سے پھر لوناؤ ل جائیں گے
ہاں کیونکہ سفر میں مزہ بہت آتا ہے
ہاں ہمارے پاس کار ہے آپ کے پاس ہے کار
ہمارے پاس کار نہیں نا ہم ایسا بس کر کے جاتے ہم پندرہ بیس دوست جاتے ایک ساتھ
ٹھیک ہے ملاقات ہوئی اگر نکلنے کے ٹائم کال کر لینا پھر دیکھ لیں گے ملاقات ہو گئی تو اچھی بات ہے
بالکل بولیں گے ہم آپ کو بھی
ہاں
وہاں کا ٹکٹ کتنا ہے
ادھر کا ٹکٹ کچھ تیرہ چودہ سو روپے آتا ہے اس ہاں ون کا
ریزورٹ کا بھی بھاڑا بارہ ہزار روپ پہ کچھ ہے وہاں کا اس میں کتنے بھی لوگ جا سکتے اپ
اچھا تو اورنگ آباد فارم ہاؤس گئے تھے کیا فارم ہاؤس
فارم ہاؤس پہ تو نہیں کہ تھ
ہمم ابھی کل جانے والے فارم ہاؤس پہ وہاں پہ کچھ بڑھیا بڑھیا میوزک سسٹم وہ ہے ایسا کچھ بتا رہے تھے
اچھا اچھا
ہاں وہاں ہم لوگ جانے والے ایک کار دو دو تین کار رہیں گے اور دو سوگ رہیں گے زیادہ
ٹھیک ہے چلیں گا اگر ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی تو ہم بولیں گے آپ کو
ہو گئی تو کال کر کے بول لینا پھر وہاں پہ اسپیشل یہ ہے کہ خود کا ایک واٹر فال وہ رہتا ریز کیا بولتے اس کو
سوئمنگ پول
ہاں سوئمنگ پول خود کا سوئمنگ پول رہتا ہے ٹراف رہتا پھر ایک ہاں گارڈن رہتا ہے پھر اپن ہاتھ سے کھانا بنا کر کھا سکتے ہیں
دیکھیں گے ٹرائی کریں گے ان شاء اللہ آپ کے ساتھ آنے کی کوشش کریں گے
کوکنگ وہ خود کا رہتا ہے تو دوست لوگ رہتے زیادہ تو انجوائمنٹ زیادہ ہوتا آت مزہ آتا ہے
بالکل جاتے ٹائم تیاری کیا کیا کرتے آپ نکلنے سے پہلے جی جیسے کہ ہماری تیاری کیسی رہی تھی سفر میں نکلنے سے پہلے ہم سارے دوست پہلے ایک ایک جوڑی ڈریس لیتے اور اس کے بعد ہم پوری سیفٹی وغیرہ واٹر بیگ وغیرہ پانی کے یہ موبائل کے لیے نہیں ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں کور وہ سب بت
ہاں باقی سب ضروری ضروری سامان لیتے ہیں
ہ ہاں ہماری تیاری ہم ایک دم سے پلان نہیں کرتے جیسے چھٹی مارنے کی رہی سب دیکھ لیتے کون کون چھٹی پے پھر لگے سب ایک سے گاڑی لاتے پھر کر لیتے اپنا کچھ لے کے نہیں جاتے ساتھ میں ایک دن کے لیے جاتے تو ابھی ہم ممبئی کو جائیں گے گھومنے کے لیے تو دیکھیں گے پھر اچھا لمبا پلان کر کر چلیے وہاں پہ جانے کے لیے پیسہ بھی لے کے جانا پڑے گا زیادہ اور کپڑے وغیرہ وہ وہیں سے لا لیں گے م یہیں سے بھی ایک آدھ جوڑی لے کے چل جائیں گے ممبئی جانے کے لیے
چلیں گا چلیں گا لوناوولے جاتے ٹائم ہمارے کو بولو ہم بھی آئیں گے لوناوا کے لیے کیا کیا تیاری لگیں گی
لوون آو ل کے لیے سمجھو آپ کے خود کی فیسلٹی کے لیے زیادہ خرچہ نہیں ہونا بول کے آپ فیسلٹی کے حساب سے یہیں موبائل کے لیے کور لے کے جا سکتے واٹر پارک واٹر والا نہیں ہے جس میں واٹر پروف رہنا چاہیے فون چلنا چاہیے وہ لے جا سکتے پھر اپنے ہیڈ کے لیے کچھ لے جا لے جا سکتے پھر کان کے لیے پھر ایک گوگل لے کے جانا ہے
لونا وولا جانے کو خرچے کتنے گا
خرچے آئ گا ایک آدمی کو پکڑ لو نا اور چھبیس ستائیس سو روپیہ سب ایک دن کے لیے
اوکے
چونکہ ہاں ہاں ٹکٹ وغیرہ وہ سب آ گیا اس میں
پرلوناولا کے سفر میں مزہ آئےیں گا
مزہ آئے گا وہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے وہ زیادہ ہے نا رائٹس وہاں پہ زیادہ ہ بڑا رام جھولا ہے پھر تم کو بولتا میں واٹر فال اتنا بڑا ہے میوزک پہ چلتا ہے پھر جو سمندر کی لاٹ کیسے آتی ہے ویسی لاٹ باہرے آتی ہے
آپ اورنگ آباد کے ون ویو میں بھی جا کے دیکھو ایک بار وہ بھی بہت بہتر ہے وہاں کا جو سوئمنگ اولٹرف وغیرہ ہم بھی جب دوست آ گئے تھے تو ہم نے پہلے کیا کرے اسٹارٹنگ میں ہم پہلیے شوٹ گئے اس کے بعد ہم نے ڈی جے بجانا شروع کرے تم نے کیا کرے تھے پہلی سوٹ
ہم نے کیا ہم نے جاتے پہلے ایک دم کان بغیر کھانے کے ہم نے کیا کر سوئمنگ پول پ نہائے وغیرہ پھر اس کے بعد کھانا کھائے پھر تھوڑا سا سفر سے گئے تھے بول کے ریسٹ کر لیا پھر اس کے بع ہم نے خود کا ٹیپ لے کے گئے تھ تھے نا ایک ساتھ میں گاڑی میں تو وہ گاڑی کا پیچھے کا دروازہ کھول کر وہ ہم بجا رہے تھے مست ایک دم
ہم نے بھی پہلے ڈی جے وغیرہ بجائے پھر کھانا وہ کھائے کرے پھر تھوڑا سا واکنگ کرے کھانا کھاتے برابر کچھ نہیں کرنے کو نہیں جمتا نا
ہوں
اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا سوئمنگ پل میں انجوائے کرے پھر سوئمنگ پول میں انجوائے کرے کرے کرے اس کے بعد سب دوست باہر نکلے ٹرف میں تو اس میں ایسا ہو گیا ہمارا ایک دوست نے رن بھاگنے کے لیے بھاگ رہا تھا گر گر گیا وہ
ارے اللہ لگ گیا ہوں گا پھر شاید
نہیں نہیں نہیں لگا نارملی ھگ رہا تھا اپناراپ میں کیسا رہتے دوست دوست ہ مذاق میں اپنا تین دوست گرے وئیس باگتے باگتے
ہاں مستی مستی کے چکر میں
ہوں آپ نے سلائڈ وغیرہ پہ سے پھیس لی کہ نہیں
ہاں سلائڈ پہ سے پھر وہ ٹریکنگ والی وہ آتی ہے نا جو زپ لائن بولتے ہیں وہ ز لائن پہ فھر بگگی بھی ت ہو بگگی جو اپن کار چلاتے نا پب جی میں کھیلتے بگی
ہاں ہاں
وہ روڈ والی بگی تھی پھر ابھی ہم جانے کا سوچ رہے مات ران
کیونکہ ابھی ماتے ہاں ماتھے ران میں بھیب ویو اچھا آتا ہے نا مانسون کی وجہ سے
رائٹ بہت بڑھیا آتا ہے وہاں کا بھی
ہاں اس لیے اور اس کو واٹر پارک جانے کا بولے تو دپ دکانے میں ہونا چاہیے وہ دھوپ رہی تھی نا اوپر سے ابھی کیسے سب ٹھنڈا موسم ہوا نا اب
ہاں ابھی بارش کا موسم ہے بارش میں سفر بہت بڑھیا ہوتا ہے مگر بارش کی وجہ سے کھچ کچ ہوتی ہے ناوڑا ب صرف
ہاں تو اپنی سیفٹی کے لیے رینین کوٹ وغیرہ وہ لے کے جانا ہے تو بارش بھی آئی تو اتنا کچھ فیل ہوتا نہیں ہے مزہ آتا ہے الٹا
وہ بارش کے موسم میں پالی کو بھی پانی آتا نا
ہاں پالی کے تالاب ابھی پانی آتا ہے لیکن ابھی پالی پ کل آپ کو پانی نہیں ہے سوکھا ہوا ہے ڈیم اب بھر جائے گا لاسٹ میں بارش گرے گا نا تو بھر جائیں گا ڈیم
تو پھر پالی کے تالاب کو بھی سفر کرنا پڑیں گا ایک بار ذرا
ہاں کرنا پڑے گا کیوںکہ وہاں کے ریل اسٹار بیڈ کے جو ہے نا تو وہ شیبو خان وہ سب لوگ ویڈیو بناتے نا تو ویو اچھا آتا ہے تھوڑا
اچھا تو کبھی پالی کو پانی آنے لگا اگر آپ کو پتہ چلا تو ہمیں بھی بتاؤ
ٹھیک ہے ہم کال کریں گے اگر آ گئے آپ تو کال کر لینا اپن پھر کب پلدار پہ بھی ہے نا تو پلدار پہ بھی ویو اچھا آتا ہے ماتاتے ران والا بھی آتا ہے ایک دم ہرا بھرا پھر اوپر سے پانی گرتا ہے طرفن کی طرح
بالکل بالکل کیسے دوستوں کے ساتھ یہ پالی وغیرہ کا سفر کرنے میں بہت مزہ آتا ہوتا ہے بارش کے موسم میں
ہاں دوستوں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے نا دوست لوگ جتنے زیادہ رہیں گے اتنا زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے
وہ تو ہے تو کریں گے پانی کا سفر انشاء اللہ
ہاں ہم پالی کا سفر کریں گے کچھ ڈنر وغیرہ کا ٹینشن مت لینا آپ نہیں ادھر کر لیں گے پھر ڈنر
ہاں ڈنر وغیرہ وہاں پہ ڈھابا ہے بولتے ہیں نا کون سا ت بھی
ارے ہاں ہریانہ ڈھابا ہے نا ہریانہ ڈھابا اب ٹریول کر د آپ ٹریل کرتے ٹ کچھ کھانا مت اپ ہریانہ ڈابر پر کا لیں گے
اوکے چلیں گا چلیں گا ہم آپ کو جب بھی پالی کا سفر کوچھ جانا ہوگا ہم آپ کو کال کریں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بڑھیا کوالٹی ہے ن کیا ہریانہ دھابے پ کی سب میں آپ نے سنا ہونا نام ہرییاان د بھی ہے کولٹی کوالٹی کوالٹی بڑھیا ہے کھانے کی تو آپ سفر کیسے کریں گے کار سے کریں گے یا پھر بس سے ہی کریں گے بائک سے میرے ایک حساب سے بائک سے کر لینا اپنے سفر
ہم دیکھیں گے بائک سے کریں گے یا کار سے ہی کریں گے
ہاں ٹریولنگ بائک میں مزہ آتا ہے زیادہ نہیں کیا انی کھڑے بائک یا پھر کار اسپیشل والی کیونکہ اپن کدھر بھی رک سکتے ہو بس سے نہ زیادہ رک نہیں سکتے ہاں بس چلتے رہ کہ بس کو رکانے کے لیے نہیں جمتا ہے اگر پرائیویٹ کریں گے تو پرائیویٹ میں جم جاتا ہے
انشاء اللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جلد ہی کال کریں گے ہم اوکے انشاء اللہ آپ بھی کوشش کرو
انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے